ہلو
ہاں جی السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام جی کیسے ہو سب
جی اللہ کا شکر آپ بتائیں کیا کریں گی
سب بہتر ہے یہاں پہ بھی تھوڑا صحت کا خیال رکھنا شرو کیا ہے میں نے تو ابھی
اچھا
ہاں
وہی تو بہت بڑھیا کیا آپ نے
ہاں تو میں نے ابھی ہینا اسی لیے میں نے جم جیم اور جوائن کیا ہے
اچھا
ہاں
تو کیا روٹین اسٹارٹ کر لیا اب اپ نے آپ
دیکھیے میں تو صبح جلدی اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہو صبح کے پھر جاتے ہو جیم جم میں وبی ٹریڈ مل پر کرتی ہوں تھوڑی اسٹریچنگ کرتی ہوں تھوڑا سا ایکسرسائز کر کے آتی ہوں تو اس سے کیا دن ہاں دن اچھا رہتا ہے اس سے ہلکی پھلکی ایکزر سائز کر لیتی ہوں ہاں تو تھوڑا فریشنیس آ جاتی ہے
ہاں ہاں
ہاں اور بتائیے آپ آپ نے کبھی یوگا کیا ہے ہلو
ہاں جی
ہاں آپ آپ نے کبھی یوگا کیا ہے
ہاں جی ہاں جی یوگا تو نہیں کیا کہ تھوڑی بہت کی بس یوگا میں ماینڈ سیٹ کر لیتی ہو جو ہوتا ہے مائنڈ کو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے صبح صبح اٹھ کے وہ کر لو تو وہی کرا ہے بس تو یوگا ووگا تو نہیں کری خرے ایکسرسائز کر لیتی ہوں
جی ہاں میں بھی ہے نا صبح تھوڑا وقت یوگ کرنے کا دل کرتا ہے میرا بھی جس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ کو تھوڑا سکون سا ملتا ہے ہے نا
ہاں جی
ہاں تو ہاں یوگا سے یوگا اور جم سے کیا ہوتا ہے ہلکا اور فریش محسوس کرتے ہیں تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے
ہاں
ہوں اور پت ہے آپ کو میں نے ابھی ہے نا اپنے کھان پین میں بھی بہت خیال رکھنا شروع کر دیا ہے ہاں باہر کے پیکٹ فوڈ پیکٹ فوڈ سے پرہیز کرتی ہوں میں
ہاں ہاں ہاں یہ تو آپ بہت اچھا کرتی ہیں یہی کرنا
ہ اور یہی تو اصلی ہے لی لائف سٹائل ہے نا جی صحت ہاں ہاں اچھی صلاح ہلو سنائی دے رہی ہے میری باتیں ہاں اچھی صحت ہاں جی اچھی صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا جی ہاں اور جم جانے سے ہے نا کانفیڈنس بھی بڑھتی ہے انسان ہاں انسان خود کو کو زیادہ ایکٹو اور خوش محسوس کر
ہاں انسان اپنا س تو لگ جاتا ہے نا اس لیے جم وم کرتا ہے تو رائز یوا ووگا تو کرنی چاہیے
ہاں اور پتا ہے اس سے نا فائدے بھی بڑھ بڑے ہوتے
ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ
ہاں فائدہ تو جم سے نا فٹ اور ایکٹو تو رہتے ہی ہم وز ہاںزن تو کن میں اس میں نا بجن بھیک کنٹرول میں رہتا ہے ہاں آلس بھی کم آتا ہے
ہاں ل بھی کم آتا ہے ہاں باڈی پارٹس بھی وپر ہو جاتے ہیں
ہاں اور بت ہم جیسے یوگا کرتے ہیں نا تو گہری سانس لینے سے ٹینشن بھی
ہاں جب بریدنگ کرتے ہیں نا تو بہت اچھا جا ب صبح صبح کھوک نا کرنی چاہیے اپنا مائنڈ ریلیف کرنا چاہیے جس سے کہ نا دماغ میں جو مطلب کہ کل کی ساری باتیں تھی نا وہ نکل جائے اب آج کا دماغوں بھر ہے ہاں یہی تو ہوتا ہے ہاں اسکول کہراتے تھے دو دو تین تین منٹ کے تو میں نے تو بہت کر کے ت بت ٹھیک اچھا پ بھی آتا تھا اندر سے کہ کرنے کا دل کرتا تھا ہاں
سی ہاں پر ہمل ہوں ہ ہاں اب یہ ترنا بھی چاہیے پت ہے کی کیونکہ نا اس سے اسٹریس جو ہوتا تو ہے نا وہ کم ہوتا ہے اس لیے تھوڑی ایککرسائز انسان کو فریش محسوس کرواتی ہے ہاں کر لینی چاہیے ہاں اور کرنی چاہیے پت ہے اس سے ہماری نہیں نیند بھی اچھی آتی ہے ہاں مطلب جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو نیند بہتر ر ہوتی ہے
ہاں سیرا آپ سر
ہاں
ہاں پھر مطلب کہ آدھ دس بن جاتی ہیں نا پھر روٹین سا لے لیتے ہیں اکسرسائز وکسرسائز کرنے کا تو مطلب کہ یہ صحی رہتا ہے ہمارے لیے
ہاں صحی فرمایا آپ نے
ہ جی تو مطلب کہ آپ اپنا روٹین اسٹارٹ کر لیا ہے نا
میں نے تو سوچا ہی ہے ابھی میں یہی رکھوں گی اس سے مطلب صحت تو دماغ دونوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہے نا ہاں مطلب مجھے ایسا بہت بینیفٹ ملتا ہے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ روز تھوڑا وقت نک تو زندگی اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے ہوں ہاں
مطلب کہ نا اس سے نا یہ کیا آتا ہے کہ تھوڑی تھکان محسوس نہیں ہوتی
ہاں اور اور ایک صحیح فرمایا آپ نے صبح ایک گھنٹہ بھی اگر ہم ای ایکرائز کرتے ہیں تو
ہاں تو پورا دن ایکٹو جاتا ہے یہ تو آپ صحیح ہےا نا مطلب ایکرائز ہے نا سارے مطلب بڈی پارٹس ک تھوا ریلیف ہوا
ریلیف ہو جاتی ہے صحیح فرمایا آپ نے اور پتہ ہے آپ کو اور ایک اچھا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہے نا پسی نہ نکلنے سے نہا شریر ہلک
شریر ہلکا محسوس ہوتا ہے ہاں مطلب کہ ایسا ہے کہ ن جتنی محنت کرو گا نا تو اتنا تھوڑا ٹھیک ہو گیا
ہاں اور یوگا سے باڈی ہے نا فلیکسیبل بنتی ہے ہ ہ جو اپنے ہاتھ پہ جو جگ کر سے گئے ہو نا وہ جکڑن بھی کم ہوتا ہے اور شریر میں آرام محسوس ہوتا ہے ہم
یہ تو ہے آ کرنا چاہے بتا صبح صبح اٹھ پھر ج اولڈ ایج ہو جتا ہے نا تو اس میں بھی ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی
ہوں تو آپ بھی کبھی کریے آپ بھی میرے ساتھ چلیے صبح صبح واک کرنے کے لیے ہاں وہی وہی کام کرنے میں تو دیکھو سب کو آسان رہتی ہی ہے نا ہاں جلدی تھکان نہیں ہوتی ہے اور اینرجی
اور اس میں میرے کو یہ زیادہ بس لگتا ہے کیونکہ نہا اسن تو مول جوتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ تھکان نہیں ہوتی ہے
نہیں ہو یہ صحی فرمایا آپ نے ہ اور ہ ہ پت ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے کون جائے کون ایک گھنٹہ نکالے کیا کرے ہے نا پر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اگر
میرے لیے ہی صحیحے
پورے دن میں اگر ہم اپنے شریر کو ایک گھنٹ ایک گھنٹہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اب کیا ہی فائدہ ہے نا ہاں مطلب میں تو کہتی ہوں چھوٹی شروعات کے کرنا بہتر ہے
بہت ہی بہتر ہے ہاں ہم
اس کو اپنی عادت بناؤ ایسے جیسے کہ اپنوٹ چھوٹ ٹھیک ہے اپن فیملی میں ہے
ہاں ہ ہاں صحیح کہہ رہا ہ ہاں تو گھر پہ یوگا کرو ہ گھر پہ ہی تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لو اان کا جو روٹین بن جائے تم لوگوں کا پھر تو ہمیں عدت جب پڑ جائے گی تو ہم خود ہی کر لیا کریں گے
ہاں ہوں
اب جیسے کہ آج کل کے بچے ہیں تو ان سے تو بالکل بھی ان سے اوپر نیچے چال ل تو ان سے ہوتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں ممی ہم تھک گئے یہ وہ بھی بولتے ہیں ہمیں جان ہم تھک گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پیرامیڈ درد ہو رہا ہے تو یوں کرتے ن تو مطلب کہ اب اسی بچ چہ پہے میں ات دنے لگائے نا تو بہت زیادہ
بی وہی ہماری اس عمر میں ہی ہمارے گھٹن درج کرنے لگتا کہ
ہاں صحیح یہی بات ہے تو اس لیے بچے بھی تھوڑے ایکٹیو رہیں گے نا ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں دیکھ کر سیکھیں گے وہ لوگ سیکھیں گے کہ امی جان ایکسرسائز کر رہی ہیں ہاں امی جان ایکسرسائز کر رہی ہیں تو میں بھی کر کے دیکھ وہ نہیں م موٹیویشن آئی ہے ہمیں دیکھ کر
نہیں نہیں صحیح کیا ہاں یہ صحی کیا کیا کیونکہ سحت کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سوچھ انسان کی زندگی کا اصلی سکون اور محسوس کرواتا ہے
ہاں ہاں بہت زیادہ راحت ملتی ہے ان سب چیزوں سے کر کے تو مطلب کہ کرنا چاہیے صبح صبح ایک گھنٹہ اپنا کو دینا چاہے ہاں دینا ہی چاہے کمپلسری ہے کہ تم دو مک سے نا بہت زیادہ سکون وکون ملتا ہے اور پھر اوپر سے دینا تو پڑے ہی رہا ہی کیونکہ جی جب تمہیں تھوڑا اور جینا ہے تویں ا بھی اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے تو تھوڑا چلنا پھرنا تو تمہیں پڑے گا اگر تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے تم پھر ٹک رہے لاگا نا
ہوں ہ اور بتائیں آپ کو چلتے یہ تو بات اچھی ہے پر پتا کوئی کوئی لوگ کچھیادہ اوور ای ایکسرسائز کر لیتے تو اس کے نقصان بھی بہت ہو جاتے مطلب ضرورت سے زیادہ کیا گیا تو نقصان بھی ہے نا ہاں اور اور پت
چیز اٹھانے لگو گے
ہوں ہ
تو یہ پڑ جاتی ہے
ہوں اور پت ہے کوئی کوئی لوگ کیا بنا کسی گائیڈنس کے بنا کچھ یوٹیوب چینل دیکھے کچھ بھی مطلب دیکھے بنا ہی ا ہاں خود ہی باری وزن اٹھانا شرو کرتے تھے بنا صحیح طریقے سے تب جا کے ان کی بدن میں درد لگنے کا بھی سبا ہ ہاں ہاں اسی لیے میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر کوچھ ایکسرسائز سمجھ میں نہیں آئے نا ن تو ٹرینر کی سلاح ضرور لینی چاہیے ہاں ہاں اور اس سے آرام بھی بہت ضروری وہ کروائیں گے نا تو ان سے سے آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا
فائدہ بھی ہوت ہوگا
اور پتہ کوئی کوئی لوگ تو جب من چاہا دوپہر کو صبح دوپہر شام کبھی بھی ایکسرسائز کر لیتے ہیں یہ یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی وقت آپ ایکسرسائز کر لو
ہاں صحیح کہہ رہی ہو آپ مطلب کہ صبح میں کرو یا شام میں کرو
بس اور پتا ہے کچھ کچ لوگ جلدی پتلے ہونے کے لیے بہت زیادہ ورک آؤٹ کر لیتے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہاں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایسا کرنے سے نا کمزوری اور تھکانوٹ آ جاتا
ہاں جی ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہو ایسے تو ہوتا ہے ہاں
ہاں اور بت کھانے پینے کا دھیان نہ رکھے نا تو دقت ہو جاتی ہے
ہاں اور یہی والی تو بات ہے مطلب کہ مطلب یہ اپنی نا صحت پہ اپنی ہر ایک چیز پہ اپنی فٹنیس وٹنیس پہ بہت زیادہ دھیان
ہاں چلو ٹھیک ہے میں بھی بھی ر ہو جلدی سو جاتی تو صبح جلدی اٹھوں گی واک پہ جانا ہے اور آپ بھی چلیے میرے ساتھ کبھی
ٹیک ہے ان شاء اللہ ر چلو ٹھیک ہےلہ آ